ہاں جی وعلیکم سلام
وعلیکم السلام باجی کیسی ہیں آپ
بس بس میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ کیسی ہو
یہاں بھی سب خیریت سے ہیں باجی اور آپ کے شوہر ابو امی سب کیسے ہیں
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہیں میں تو سوچ رہی جی باجی کو کال کروں ایں کہاں ہو آج کل کیا ہے میں نے کہا سمے تو دیکھو آج کل سب اپنے میں اتنے مصروف ہو رکھے ہیں کہ بہنوں کو بھی کال کرنے کا سمے نہیں رہ گیا ہے اب تو
یعنی باجی بس پوچھو مت آج کل پیروں کے درد سے اتنی پریشان ہوں کہ بہت زیادہ
پیروں کے ہاے تم تم نا یوگا اسٹارٹ کرو یوگا نہیں کرتی ہو
نہیں باجی میرے کو سمے نہیں مل پاتا اور کہاں سے کروں ایک تو گھر سے باہر کہیں نکلنا نہیں ہو پاتا اور صبح صبح کو اتنے سارے کام گھر کے رہتے ہیں شوہر باہر جاتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں ابو بھی دکان پہ جاتے ہیں تو سمجو بالکل سمے نہیں مل پاتا
تو باجی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی دیکھو آپ ایسے کرنا آن لائن لنک میں نا آپ کو شیئر کروں گی باجی میری تو ایک آپ پا ہیں وہ مطلب آن لائن یوگا کراتی ہیں آپ کو سمجھ آئے تو آپ نا بیماری کے حساب سے کراتی ہیں جیسے کسی کو تھائرائڈ ہے کیسے کسی کو کوئی دق قت ہے تو وہ اس کے حساب سے بتاتی ہیں تو آپ نا ان سے پرسنلی یوگا کا ٹرینگ لے لینا آپ میں آپ کو ان کا نمبر اور لنک شیئر کروں گی ہے نا تو آپ کو کئی بھی ایسی دیکھو ہم لوگوں کو تو آپا لیڈیز ہیں کچھ انٹرنل پرابلم ایسی ہو جاتی ہیں ہے نا جن
یہ تو ہے با جی یہ بچچن سمجھ لو کہ کمر میں درد پیر میں درد اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم امی جان تو ہی ہو جانی ن اتنی فڈی تو میں نہیں ہوئی میں اتنی نہیں رہتی جیتنی میں تو رہتی ہے یہ ایسی تھی
ہم لیڈیزوں کو تیس سال کے بعد نہ اور زیادہ ایکسٹرا وہ چیزیں کیا کہتے ہیں ڈائٹ کی اور یوگا وغیرہ کی ضرورت ہوتی اب آپ کو پتا تو ہے تیس کے بعد کتنے سارے ہماری باڈی میں چینجز آ جاتے ہیں
یہ تو باجی آپ صحیح کہہ رہی ہو پر ہی ہے کیا نا یوگا وگا کا میں تو کہتے تھےسب کہ کر لیا کر پر سچ بتاؤ باجی میرے کو یہت تو ڈری لگتا ہے کہ ایک تو ویسے کمر کے دد سے پریشان ہو ایسا نہ ہو دن لٹ کے ایسا کچ جھٹکے فٹکے سے لگ جا تو اور زیاد دقت ہو جائے مجے لگتا
نہ آپ آپ میرے کہنے سے دیکھو یوگا اسٹارٹ کرو کیا ہے کہ یوگا سے نا کیا ہوگا دیکھو ایک تو آپ کا مائنڈ اپنے آپ ہی بڑا فریشنیس ہو جائے گا آپا کیونکہ یگا تو دیکھو ایک طرح کی تھرپی بھی ہوتی ہے آپ کرو گی نا ہاں یا یہ آپ دیکھنا کبھی جیسے آپ اسٹریس میں رہتی ہو آپا ہم کو آدھی بیماریاں تو ماہلاؤ کو اسٹریس سے لگتی ہیں کہتے ہیں تھائرائڈ ایسے ہوتا ہے
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو باجی یہ ہم سات بتاؤ میرے کو تو ڈر اتنا لگتا ہے ان سب چیزوں سے تو یہ ہے کہ کچ ستے تو سمے ہوگا بھی آپ ایکسرسائز کیا کر میرے کو تو میں کہ کون گھر کے سارے کام کرتے کرتے تو پریشان ہو جاتی ہوں اسی میں یوگا ہو جاتا ہے اور کیسا یوگا کروں
نہ نہ باجی میں تو کہہ رہی ہوں آپ زیادہ ٹائم نہ دو آپ کو بیس بیس منٹ دو ابھی سے ہے پھر نا آپ کو اس چیز کا جب آپ کو خود لگے گا کہ ہی بہت ریسٹ ملا ہے تو آپ خود مجھ سے کہو گی کہ آپ بہن جو جوائن کر لیتے ہیں کہیں ہے نا آپ کو خود فائدہ ہوگا میں آپ کو دیکھو اپنی اسٹوری بتاؤں گی آپا ابھی مجھے کچھ ویسے دکت ہو گئی لیڈیزوں مطلب ہمیں جو ہوتی ہیں انٹر
پت چلتی رہتی ہیں
ہاں میں فیمیل ڈاکٹر کے پاس گئی اتنی اچھی ڈاکٹر مہیلا انہوں نے میرے سے کہا بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نے کہا ہاں ڈاکٹر بتاؤ دیک اس نے کہا اب دوائی تو لیتی رہو لیکن نہ میں آپ کو ایک چیز اور بتا رہی ہوں اپنا سمجھ کے میں آپ کو ایک بٹر فلائی یوگا اور دو تین یوگا اور آپا انہوں نے مجھے بتائے کہ تم نہ کنٹیینیو کرنا اسکپ مت کرنا میں کہا ٹھیک ہے میں گھر آئی ایک دو بار تو میں نے سوچا ہائے ہائے کون جذمے پڑے ان چیزوں کے ہیں یوگا کے لتور
مجھے لگتا ہے ہی ہوگا کی لتوڑ ڈال لو ایک دن میں نے کیا تھا ایک دن ایسے ہی حمی جی نے مفیتی صاحب نے کہا کہ تم یوگا کیا کرو ہمارے گھر آئے تھے ابو کے ساتھ ساتھ تو کہنے لگے بیٹھی تھی میں کہ بیٹا کیسے بیٹھی ہوں میں نے کہا میرے تو درد رہتا ہے بولے یوگا کیا کرو ایکسرسائز کیا کرو باجی ان کے کہنہ سے میں نے ایکسرسائز تو کی اور انہوں نے کہا سو بار ایسے اٹھ کے ایسے بیٹھا کرو ایسے کیا کرو باجی اگلے دن اٹھانا ہی گیا میں نے تو اسی دن سے چھڑ دیا باہر میں جائے ایکسرسائز اور یوگا اتنا درد اتنا درد ہاتھوں میں پیروں میں میں تو مر گئی اور زیادہ
ہاں اسٹارٹنگ میں لگتا ہے باجی تو میں آپ کو بتاؤ میں نے سوچا دیکھ لیتی ہوں کر کے کیا جا رہا ہے باجی کرو گی تین مہینہ میں نے کنٹینیو کیا مجھے وہ بیماری اگلی بار میں نے الٹراساؤنڈ کرایا اللہ کا مجھ پہ رحم و کرم ہوا کہ مجھے وہ بیماری جڑ سے چلی گئی میں تو شکریہ ادا کر کے آئی ان ڈاکٹر کا میں نے کہا آپ تو میرے لیے بالکل اللہ بن کے میرا پرمان دعا نے کرائے ہیں ہ کہاں تو میں اتنی دوائییا کھا رہے آپا میں تو اتنی پریشان ہو گئی دوائیا کھا کھا کے
باجی آپ میرے کو بھی بتانا میں تو اتنی پریشان ہوں اتنی پریشان ہوں سچ میں بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ سے میری بیماریوں کو کاٹتے کیسے ہی کر کے
نہ نہا میں آپ کو بتاؤں گی جب اور میں تو کہہ رہی ہوں جب میں آپ سے ملوں گی نا میں آپ کو تب بھی مطلب پروپرلی اس تو وہ بتاؤں گی کچھ چیزیں دیکھو ہم لگ کو مطلب یہ چیزیں کرنی چاہیے آپا ہر چیز دوائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ دوائی بھی ہم ہمیں
دوائی کھ کھ کے تو پریشان ہو گئے ہو باجی آپ دیکھو گی پہلے اتنی دبلی پتلی تھی دوائی کھا کھا کے اتنی موٹی ہو گئی ہو وزن بڑھتا جا رہا ہے اور پورا وزن پیروں پہ پڑتا ہے تو درد تو ہو ہی جاتا ہے پھر تو آپ سمجھتی ہو اور گھر کا کھانا بنانا یہ کرنا سب کرنا باجی پورا دن نکل جاتا ہے کام کرتے کرتے سچ میں اتنی پریشان ہوں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ش کرو کیسے بھی کیسا گرم کرو میرا درد ٹھیک ہو جائے میں بال کل پہلے جیسی ہوجاو
نہ نا آپ یوگا کرو اور میں تو آپ کو ایک چیز اور کہوں گی آپا نہ صبح میں نہا گھومنا اسٹارٹ کرو تم ایک الگ ہی جو ر آپ کے روحوں کو ایک الگ ہی سکون ملے گا دیکھنا تم تم خود کہو گی آپا یہ تو آپ نے مجھے بڑا ہی اچھا بتایا ہے صبح میں تازی تازی ہوا
باجی یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو پر صبح صبح تو جب سب بچے جات اسکول جاتے ہیں شوہر نوکری پہ جاتے تو کانا پینا او سی میں اتنی مشروب ہو جاتی کہ بالکل سمے نہیں مل پاتا ہے
وہ تو دیکھو بہنوں ہمیں اپنے لیے کچھ تو سمے نکالنا پڑے گا نا ہماری بٹیاں تو ہم بالکل جواب دے جائیں گی
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہو پر میں کوشش کر کے دیکھوں گی صبح میں تھوڑا جلدی جایا کروں گی آپ جاتی گھوم نے
میں تو دیکھو جب سے مجھے کچھ مشکلات پیدا ہوئے تھے میں نے تو تب سے سوچ لیا تھا چاہے کچھ ہو جائے میں گھومنا نہ چھوڑوں گی اور باجی گھومنے کا تم آپ کو میں کیا بتاؤں ایک الگ ہی مزہ ہے میں تو کانوں میں بٹس لگا کے اور اچھے سے سونگ چلا کے مجھے تو سمے کا بنا پتا چلتا ہ میں کب گئی کب آئی مجھے میں تو اتنی مصروف ہو جاتی تی ہوں سوبا
تو با جی آپ پارک میں جاتی ہو یا گھر کے پاس ہی گھوم لیتی ہو
نہ نا میں تو ایک لانگ اس پہ جاتی ہوں مطلب ہمارے نا ایک کالونی ہے وہاں سے آگے جاتی ٹھیک ہے تو میں تو وہاں جاتی ہوں وہاں کیا ہے کہ زیادہ رش نہیں ہوتا ہے بڑا سکون والی کیجیے ہرا ہرا گرین گرین ایریا یہ سب ہے وہاں پہ
تو ہے ہمارے گھر کے پاس کہاں بالکل تو چھوٹی چھوٹی تو گلیاں ہیں کدھر گھومے اتنی بڑی دقت آتی ہے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ چھت پہ کںی جا کے گھوم لیا کروں تو چھت پے گھوم سکون یا باہر ہی جانا پڑے گا
باجی دیکھو میں اب دیکھو چھت کی کیا بتاؤں آپ کو چھت پہ ہم گھوم تو لیتے ہیں لیکن وہی چھت پہ ایک ایسے چھوٹے چھوٹے چکر کاٹ کے نہ ہم تو اتنا تیز چل پاتے ہیں نہ کچھ تو وہ والی بات ہو نہ پاتی ہے اب سے میں نے کالو بازی اپنے لیے مارننگ میں ہیں اپنے سواستھ کا دیکھو خاش ہو خیال رکھو آپ
میں آپ صحیح کہہ رہی ہ ہو ہم آج شام کو جب میرے شوہر گھر آئیں گے ان سے بات کروں گی دونوں ہی چلے جایا کریں گے گھومنے
اور کیا صبح میں کہے رہی جو بچوں کا اسکول کا ٹائم ہو اس سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھاجاؤ بھائی ایک گھنٹہ مآرننگ والک کرو تو پینتالیس منٹ تو کر لو
ہاں صحیح کہہ رہی ہو آپ باجی میرے تو شوہر بھی ایسے ہو گئے ہیں ان کی بھی پیر میں درد رہنے لگا ہے توہم انسے کہہ رہے تھے کیونہ اپنی بیماری مجھے بھی دے دی ہے
نانا آپا یہ گھومنے کا اور یوگا کرنے کا یہ دیکھو سب سے بیسٹ آپشن ہے آپ یہ کر کے تو دیکھو میری مانو آپ ایک بار مجھے وہ کر کے کہ ج مطلب سوچو جب میں کہہ رہی ہوں تو باجی کچھ تو میں اپنا بھی دیکھو میں نے یہ چیزیں اپنے اوپر اپنائی ہے میرے شوہر کو ڈائبٹیز تھی اور میں نے تب سے ان کو اپنے ڈائبٹیز شوگر ہو گئی تھی میرے شوہر کو تو میں نے تو آپ ہاں ٹھیک ہے میں نے تو ان کو یوگا میں نے کہا میرے ساتھ صبح والک پہ چلو میں آپ کو ایک مہینے میں میں نے ان کی شوگر لیبل میں لا کے رکھ دی میں نے کہا نہ تو ایسا کچھ کھانے کو دوں گی نہ کچھ کروں گی گھومو کہتے ہیں نا باجی جتنا آپ گھومو گے اتنا انسولین بنتا ہے آپ کا
اللہ کا شکر ہے صحیح ہے باجی آپ صحیح کہہ رہی ہو میں بھی اپنے شوہر سے کہونگی میں بھی صبح مارننگ والک پہ جایا کروں گی ایکسرسائز بھی کیا کرو گی تھوڑا تھوڑا سمیں نکال کے
نہ نہ آپا یہ تو آپ ضرور کرو یہ تو میں بتاؤں آپ کو ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم مہیلائیں تیس کے بعد اچھی ڈائٹ نہ ملے اور اچھی ہم لوگ یوگا ووگا نہ کرے نا تو ہمیں اور زیادہ بیماریاں گھیر لیتی ہیں
یہ تو آپ باجی صحیح کہہ رہی ہیں اور ڈائٹ کا تو ایسا ہے کہ دیکھو یہ ہوتی س بھی جن تھوڑا بہت کہ نہیں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں ایسا ہے تو ہمیں کھا لیتے ہیں بچ گیا ہے تو ہم ہی کھا لیتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہو باجی
وہی ہےنا اب دیکھو اب بچوں کا بتا تےہےدیکھو بچے ہم بچے سے کہہ رہ ہیں یہ کھاو گے نہ کھائیں گے ان کے ابو الگ بنوایں گے اے بچے الگ بنوائیں گے اب ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہم اپنے لیے تو سمے نہیں نکال پاتیں ہم سوچتے ہیں ہم تو بھیا اپنے لیے کچھ نہ بنا رہے جو ابو بچ جائے گا اس میں سے کھا لیں گے بچوں کا بچ جائے گا اس میں سے کھا لیں گے
وہی تو دقت ہو جاتی ہے باجی پورا دن ام امی ابو ہے وہ تو کہتے ہیں ایسا کچھ بنا دو ہمارے حساب سے شوہر ہے وہ یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاوں گا مجھے یہ بنا دو بچے ہیں وہ کہتے ہیں امی ہم یہ نہیں کھا رہے ہیں ہمیں یہ بنا دو
یہی تو ہے اور ہم بےچارے ہم اپنے لیے سمے نہیں نکال پاتے آج
بالکل نہیں نکال پا رہے باجی اتنی پریشان ہوں میں بہت
ہمیں تو اپنی امی پہ سب وہ آ رہا ہے ترس ہیں ہم اپنی امی کے ساتھ ایسا کرتے تھے ہم ضد کر لیتے تھے ابو یہ کھائیں گے ہم نہ کھائیں گے اب تو ہمیں بڑا دکھ سا ہونے لگا ہے آپ چلو میں آپ کو کروں گی کال آپا ٹھیک ہے
مے کو لنک شیئر کرنا میں بھی یوگا اور ایکساسائز کروں گی ٹھیک ہے خدا حافظ باجی